ہلو وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کا آپ سنا گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں سب اچھے سے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ اور سنا کیا کر رہے ہو
کچھ نہیں بس کھانا کھا رہے تھے تو اب برتن دھو رہی تھی میں
اچھا میں نا آج آپ میں نا آج تم سے ایک ایسے موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں جو زندگی کہ ہر پہلو کو چھوتا ہے وہ ہے سچائی
ہاں
مجھے لگتا ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کی شکل ک اس کے کپڑوں یا اس کے مال سے نہیں ہوتی بلکہ اس کی سچائی سے ہوتی ہے
کتنا سر
ہلو ہلو ہلو
ہلو
ہلو
آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے
میں جو ابھی تک بول رہی تھی
ٹ ہے مجھے تو آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی تھی بہت خوبصورت موضو چنا ہے ہوں تو آج کے دور میں سچائی کی اہمیت اور بھی زیادہ محسوس ہوتی آج سے دور میں سچائی کی محسوس ہوتی ہے لوگ اکثر کامیاب کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن سچائی کو نظر انداز جی حالانکہ اصل کامیابی تو سچائی کے ساتھ ہی ملتی ہے
ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے میں بچپن سے سنتی آئی ہوں کہ سچ بولنا چاہیے لیکن جب زندگی کو قریب سے دیکھا تو سمجھ آیا کہ سچ بولنا صرف ایک عادت نہیں بلکہ ایک
یہ بات بالکل درست ہے کبھی کبھی ان سا ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ سچ بولے گا تو اس کا نقصان ہوگا اس کی نوکریاں نظر ہو جائیں گے یہ اس کی عزت کم ہو جائے گی اس خوف کی وجہ سے لوگ جڑ کا جھوٹ کا
ہاں آپ کی بات بالکل صحیح ہے سبھی یہی سوچتے ہیں نا کہ مطلب اگر ہم سچ بولیں گے ہماری عزت چلی جائے گی ہماری نوکری چلی جائے جائے گی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے نا ا اصل میں تو لیکن مجھے لگتا ہے کہ جھوٹ وقت کے لیے بچاتا ضرور ہے مگر آخر میں اور زیادہ مشکل پیدا کر دیتا ہے سچ شاید پہلے تکلیف دے لیکن اس کا نتیجہ سکون ہوتا ہے جو چھٹ پہلے سکون دیتے نظر آتا ہے مگر آخر میں پریشانی بن جاتا ہے
میں تمہاری بات سے منتقل ہوں میرا سچ کا سب سے بڑا انعام اندر کا سکون ہیں جائے تو اس سے کسی بات کو یاد رنا یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اسے
دیر نہیں ہوتی کے کال اس کا جٹ پکڑا جائے گا
بالکل سوچو اگر کوئی انسان روزانہ جھوٹ بولتا رہے تو اسے کتنی باتیں یاد رکھنی پڑے گی کس سے کیا کہا کب کہا اور کیوں کہا لیکن سچ بولنے والا آزاد ہوتا ہے اس کا دل ہلکا رہتا ہے
اور سچائی صرف زبان تک محدود نہیں ہونی چاہیئے سچائی عمل میں بھی ہونی چ چاہیے ہے مگر اس کی کام سچائی نہیں ہوتے اگر کوئی انسان وعدہ کرتے اور پھر اسے پورا نہ کرے تو انب کے خلاف ہے
بہت اچھی بات ہے نا کہ تم نے سچائی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم جوٹ نہ بولے سچائی کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے وعادوں میں سچے ہو اپنی نیت میں سچے ہو اور اپنی ذمہ داری وں کو ایمانداری سے نبھائے
مجھے اک واقعہ یاد آ رہا ہے ایگزام میں نقل کرنے کا موقع ہونے کے باوجود نقل نہیں کی اس کے دوست اس پر ہنس رہے تھے آسان نمبر حاصل کرنے کا موقع گنوا دیا لیکن اس اسٹوڈنٹ نے کہا کہ مجھے نمبر سے زیادہ اپنی سری ہیں
کسی بھی ڈگری یا سرٹیفکیٹ سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے
ہاں س ہچ ہے میڈیا پر بھی لوگ اکثر اپنی زندگی کو اصل سے زیادہ خوبصورت دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ہر چیز لیکن حقیقت میں ہر انسان کی زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں
ہاں اور کبھی کبھی یہ بھی ایک قسم کی گہر سچ بن جاتی ہے جب انسان ہمیشہ ایک جوٹی تصویر پیش کرتا ہے تو لوگ اسے حقیقت سمجھنے لگتے ہیں اس سے دوسرے لوگ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں رہتے
اس لے مجھے لگتا ہے کہ سچ صرف اپنے لئے نہیں دوسروں کے لئے بھی ضرورت ہے جب ہم سچے ہ ہوتے ہیں سچائی کی طف کرتے ہیں سچائی کی طرف لے جاتے ہیں
تم نے کبھی محسوس کیا ہے کہ بچے فطرتان سچے ہوتے ہیں وہ جو دیکھتے ہیں وہی کہہ دیتے ہیں پھر دھیرے دھیرے دنیا انہیں مختلف طریقے سکھا دیتی ہے اور کیا لوگ س سے دور ہو سچائی سے دور ہو جاتے ہیں
جی ہاں بچوں میں موسومیت ہوتی ہے لیکن اصل اسلان بڑا ہو کر بھی سچائی کو اپنا لے جب ہر طرف فائدے کی سوچے ہوں اور پھر مت دے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے
میرے نزدیک سچائی اور ہمت کا بہت گہرا رشتہ ہے بزر انسان اکثر جھوٹ بولتا ہے کیونکہ اسے نتیجوں کا ڈر ہوتا ہے ہمت والا انسان سچ بولتا ہے چاہے اسے مشکل کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑے
بالکل اور سچائی اور بھرو جڑا ہوا ہے اگر کوئی انسان ایک مرتبہ جھوٹ بول کر پکڑا جائے تو لوگ اس م کر دیتے ہیں لیکن جو انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے اس کی بات لوگ بنا دلیل کو بیم
یہ بات رشتوں میں بھی نظر آتی ہے دوستی ہو رشتتے داری ہو یا شادی ہر رشتہ بھروسے پر کرتا ہوتا ہے اور بھروسہ سچائی کے بغیر ممکن نہیں
ہاں میں سمجھتی ہوں کیونکہ جرم ہوتی ہے تو رشتوں کی بنیاد کمزور ہو جاتی ہے جھوٹ چھوٹا ہو یا بڑا اس کے اثر ضرور ہوتے ہیں سولوق کا بھروسہ توڑ دیتے ہیں
اور جب بھروسہ ٹوٹ جائے تو اسے دوبارہ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے اس لیے سچائی کو شروع سے ہی اپنانا چاہیے انسان سے غلطی ہو سکتی ہے مگر غلط مان لینا جھوٹ بولنے سے بہتر ہے
میں بھی اس بات پر یقین رکھوں تی اپنی غلطی تسلیم کر لیے تو لوگ اسے معاف کر دیتے ہیں لیکن اگر وہ جھوٹ پر جھوٹ بولے بولتا رہے تو لوگ اس
ایک اور پہلو بھی ہے سچائی صرف دوسروں سے نہیں خود سے بھی ہونی چاہیے بہت سے لوگ اپنی کمزوریاں ماننے کو تیار نہیں ہوتے وہ خود کو کو دھوکا دیتے رہتے ہیں
ہاں یہ بات اہم بہت ہے یہ بات اہم بات ہے خود کے سچ بولنے سب سے بے مشکل جب انسان اپنی غلطیوں کو پیچھے لیتا ہے تبھی وہ بہترین کی طرح قدم بر
ہاں چلو ہم نے سچائی کا بھی سچائی میں بہت بڑا یہ بہت بڑا اہم رول ہے ہماری زندگی میں چلو
ہاں اس لیے ہمیں سچ بولنا تھا نہیں ہے
ہاں